اسلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتاؤ سب خیریت
الحمد اللہ آپ نے بتاؤ میں
ہا ں ہاں سب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا اور کچھ نہیں بیٹھے ا تھے ابھی ہم لوگوں نے بات ادھا گھنہ ویسٹ کیابھی تو ہماری اور تمہاری ملاقات پہلے مطلب بات چیت ہوئی تھی نا اور بتاؤ اتنی دیر میں کیا کیا کیا کہہ رہی تھی ہم کام کرنے جارہے ہے
کام نہیں کہتے قرآن شریف پڑھنا ہے پڑھ کے بس پڑھ کے بیٹھے تھے کی سوچے نیند ارہی سو لیتے ہیں سونے کا ٹائم نہیں ہے کام کیا جائے
سونے کا کہ سمے تھوڑا گرمی کا وہ چل رہا ہے نا موسم اور اتی رار والو گرمی پڑ گئی ہے کہ بھائی کیا بتایا جائے
اج بہت زیاد گرمی ہے مطلب بادل بھی ہے لیک ہوا کا کئی ناموں نشان نہیں ہے کہ وہاں اللہ پاک تھوڑی سی ہوا چلا د
ہم اج ان ان سب چیزوں میں بھی انسانوں کی ہی غلطیاں ہیں کہیں نہ کہیں پہ نہیں نا بھائی جتنے ہم انسانوں کی یہ غلطیاں بھائی ہم لوگوں نے پیڑ کاٹنے شروع کر دی
ہاں سا کہیں پر نہیں دیکھ کہاں پیڑ نظر آیتہ ہے لو تم ا چلو اس سے جو ہے ہوا چلتی ٹھنڈے لوگ میں پنتی ہے تو اتنی گرمی جب پیڑ کہیں ہے نہیں تو گرمی نارمل سی بات گرمی ہونا ہی ہونا ہے پاسبل ہے تو اور بتائیے
ہلکی سیز میں لیکن اللہ شکر سے اتنی رات ہے کہ کم سے کم سانس لی جا رہی ہے بھیا بہت زیادہ گرمی ہے پوچھو نا
اتنی بس بس یہی اللہ کا شکر ہے کہ سانس لی جائے سکون سے تھوڑا ملا ہاں اور کیا کیا اتنی دیر میں
ہم نے بھی بہن کچھ نہیں کیا بس ہم اپنا یہی فون میں کچھ چیزیں تھیں ان کو ادھر ادھر کر رہے تھے باقی ویٹ کر رہے تھے کتنی جلدی بیس منٹ پورے ہو تو ہم تم سے دوبارہ بات چیت کریں حال چال لے
ہاں زوہان کہ
زوہان کھیل رہے ہیں سو رہے ہیں یہی سب کام دھندا ہو رہا ہے اور اپنی سسرال نہیں گئی اس بار تو
ہم نہیں اب جان بول تو رہے تے رہے کہو اتنی دیر تھوڑی روک جاؤ سمجھ ہی نہیں
ہمم
اب اتنی گرمی بہن ہو رہی ہے سسرال جاؤ وہاں تو پھر دقت زیادہ ہوگی ہنا باہر نہیں نکلنا ایسے اپنے گھر میں باہر بیٹھ جاؤ ہر ہر جگہ بیٹھو گھر سے باہر نکل سکتے ہو وہاں تو باہر نکلنا ہی نہیں گھر سے گھر میں ہی رہو تو پھر دقت بہت زیادہ ہوگی نا اسی لیے اور نہیں جانا اور کب جا رہی
ہم دیکھو دو چار دن میں ہم بھی چلے جائیں گے ہم ارے گرمی لائٹ کر اتی رہے تو اللہ شکر سے ساری چیزیں ہیں مطلب ارام سے انسان رہے بٹ یہی ہے ہم لوگوں کے گاؤں میں لائٹ کی دقت ہے
وہی چیز ہے پتا وہاں میرا روم ہے اتنا گرم ہے سچی بتا رہے ہیں اتنی اس میں گرمی لگتی ہے کہ ہم اس میں جاؤ نا اسے اگ جیسے نکل اگ ایک دم سے بالکل پیک جگہ گی بہت زیادہ بند جگہ اتنی گرمی پتا نہیں کہ اس میں بہت زیاہ دوسرا اڈجسٹ روم سائڈ میں اس میں نہیں رکھتی ہے میرے میں لگتی ہے بہت زیادہ اسی لیے
اچھا مائکے کی کچھ اور بات رہتی ہے مائکے با اور بھی کاموں میں مصروف رہو تو اس میں اچھا لگتا ہے اور سسرال میں تو یار بڑی بھائی ہر ایک چیز سے پردہ بھی کرنا پڑتا
پردا اور ڈر جیسے ڈر جسا لگا رہتا ہے نہ ک کوئی کام ایسا نہ ہو ادھر نہ ہاں جی ادھر کچھ کام غلط نہ ہو جائے کہ تھوڑا سا بھی اگر ادھر اھر ہوا تو پھر سننے کو ملے گا نا کہ ایسا نہیں ایسا ایا کیا تو رہتا ہے کہ یہ رہتا ہے کہ اپنے اپ سے غلطی نہ ہو بولی پھیر جسا ہےوسا ہے سائنس ہا ڈر ڈر کے کام کرنا
تھوڑی سی یہ غلطی سے ڈر لگا رہی ہے کہ کہیں کچھ کوئی غلط نہ کہہ دے بھلے ہی ان کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہو بٹ ہم لوگوں کو
ہاں اپنے ہاں اپنے اندر یہ سوچ اتی ہے نا فیلنگ اتی ہے کہ ایسا نہ خوش کہ دے ہے نا پھر پتا ہے بات اتی ہے ماں اخلاق پہ کیا کیا سکھایا ہے کیا اخلاق دی کیا ان کو سکھایا ہے یہ جی رہتی ہے نا کہ ماں نے ہمیں یہی سکھایا ہے اپنے اندر رہ تنا وہ بولے بھلے نا ہم سامنے نہیں بولیں گے لیکن بعد میں جو چار لوگ بیٹھیں گے بولیں گے ایسا نہیں ہماری ماوں نے اس کی ماں اپ نے یہی سکھایا یہی تہذیب سکھایا ہے نا ایسا بولیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نکالے تو بہتر ہے جی کوچ سوچ سمجھ کے چلو ہے نا غلطی جہ تو ہو سکے نہ ہی کرو پھر غلطی تو ہر انسان انسان مٹی کا پتلا ائے گا کوئی پیغمبروں سے غلطی ہوئی تو ہم لوگ تو بھی انسان ہے غلطی تو ہونا ہی ہونا ہے
وہ تو پھر ہونا ہی ہونا ہے
نہ ہوگا تو پھر انسان اللہ پاک نہ بن جائیں
ا پھر بات امی ابو پہ آجائے گی کہ مطلب آپ کے امی ابو نے کیسی تہذیب دی ہے کیسے اخلاق ہے آپ کہ ہاں لیکن یار یہ چیز وہی چیز یہ چیز غلط ہےگر دیکو غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں غلطی غلطی ہوتی ہے اور انسان صرف تہذیب پہ آجاتا ہے کہ اپ کی تہذیب کیسی ہے اپ کے اخلاق کیسے ہیں آپ ایسا کرتی ہیں ویسا کر ہیں یہ چیز پھر نہیں ٹھیک لگتی ہے لیکن وہی چیز ہے نا کہ انسانوں کے ذہن میں جو چیز بھری جا چکی ہے اس کو دور
نہ ناممکن ہے اللہ کا شکر سے لیکن ابھی بس ہوا نہیں ہے ایسا لیکن اپنے اندر ڈر لگا رہتا ہے نا کے نہ ہو کچھ لیکن ہاں الحمد للہ ٹھیک ہے سب لوگ بہت اچھے ہیں بس یہ چیز ہے
چلو ماشاء اللہ سب سب کچھ اچھا ہی ہے بڑھیا ہے سب کچھ اور کیا ہے اور کھانے میں کیا تم کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کھانے میں
کھانے میں سب سے زیادہ کچھ نہیں
ہوں سچ میں بتائیے اور کیا جھوٹ کیا بولنا جو چیز سب سے زیادہ پا وہی بتاو
سوچنا پڑے گا کیونکہ ایسا جرا شوقین جو مل جائے وہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جو سبزی اچھی سبزی لگتی ہے فی الال باقی دال دار ادار کی دال چاول روٹی یہ چیز اچھی لگتی سبزیوں میں جو ہے ہاں ارے وہ تو الگ بات ہے بھی ہے ہر انسان کی فیورٹ مطلب سب کو پسند ہے وہ تو اب روز بریانی کانا مطلب پسند نارمل کھانا پسند ہے اللہ ہاں بس ہمیں بتا تو کہ یہ بتانے گوشت ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے
ہماری تو فیوروریٹ ہے بریانی ہم
م اچھی ہمیں لگتی ہے یہ تو نہیں گوشت زیادہ نہیں پسند ہے
ہاں صحیح بات ہے چکن مٹن کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا ہے
ہاں یہی سادہ کھانا نا ہمیں دال چاول روٹی سبزی یہ بہت جی یہ اچھا لگتا ہے سب کچھ ہے
اور
اپنی بتاؤ فیورٹ پسند بریانی بتا چکی نا
آہا ہا ابھی آج تو یار وہ نہیں بنی تھی بریانی لیکن دیکھو سوچ رہے ہیں فرصت سے کسی دن بریانی بنائیں گے بریانی ہم کو پسند بھی ہے چلو اچھا اب ہماری اور آپ کی بریانی کی رے وہ طریقہ سیکھتے ہیں مطلب کیسے بنتی ہے ہم ہے نا ہر انسان ہر انسان اپنے اپنے آں کہتے ہیں نہیں کہ اپنے اپنے ذہن سے ہر چیز کام کرتا ہے ہر انسان کا جو
الگ الگ طریقے ہاں طریقہ بھی سب کا ہوتا ہے نا الگ ہوتا ہے
الگ الگ طریقے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور گھر پہ پیڑ ویڑ لگائی سیزن میں کہ نہیں لگائے ابھی
ایک بہن پیڑ لگایا ہے اس کو بھی بکری کھا گی تھوڑا
ہ بکریاں تو پالنا ہم لوگوں کا وہ بولتے ہے نہیں کہ آ
میری با
وہی چیز ہے ہم لوگوں کا گھروں میں بکری پالنا تو سنت ہے اب سنت تو چھوڑ نہیں سکتے پیڑوں کو تو کھلانا ہی پڑے گا پھر ان کو
ہاں نہیں نہیں پیڑ بھی دیکھنا ہی پڑیں گے ہاں نہ بکریوں سے ذرا پیار ہمیں بہت زیادہ ہے سچی بتا رہے
وہ ہم کو بھی بکریوں سے بہت محبت
بہت ہے ایک بکرا میرا چھوٹا سا ہے ساتھ ساتھ گھومتا ہے بلا لو آؤ بس ساتھ ساتھ چلتا ہے ایک منٹ گھر سے کیا جاتا ہی نہیں ہے اور سب باہر گھم آئیں گے جب وہ جائے گا ہی نہیں تو نہیں پتا ہے
نہیں ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ جانوروں کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ بھلے ہی رنگ میں کالے ہیں د یکھے پاتے بٹ بٹ ان کے چہرے پہ جو معصومیت ہے اور وہ جو محبت ہے وہ چیز دیکھ کے ایسا لگتا کیاہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت معصوم بنایا ہے اور اپنے بڑے وہی چیز ہے انسانوں پہ تو تہذیب اور اخلاق کی بات آتی ہے جانوروں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ
بہت تہذیب ان میں ہوتی سچی بتا رہے میرا والا وا اس کے اگر پیشاب لگتی ہے نا تو اٹھ کے جائے گا باہر کر کے آئے گا اور پاخانہ بھی لگا اٹھ کے باہر کر کے آئے گا مطلب بہت ہی اچھا ہے اسی لیے مجھے پیار بڑا اس سے ہم بلا دیں ادھر آ جاؤ بیٹا اور ساتھ ساتھ بس چلے گا اب بھوکھا ہوگا میں چپ چاپ دے دو بیٹھ کے سکون سے آرام سے بیٹھ کے کھائے گا یہ نہیں کہ لیے ابھی کھالے آرام سے بیٹھے گا تمہیں پتہ اسے کوئی بھی نہیں اماں کہیں گی ساتھ اسکولے جاؤ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ ہی لے جائیں گے
یہی ہوتا ہے
ہ آپ کی وہاں گئے تھے تو پت ہے ہم جیسے ہی وہاں سے آئے اتنا دیکھے چلا رہا کچھ کہنے کو نہیں ا کا ہوا بیٹا ہ بس بڑ ہی خراب پاس بیٹھ گیا میں کہاں ہوا کسی نے مارا ہے اور بس بیشارا بہت دیر با کچھ کھانا ہے اور سگ نہیں ہاں سچی کچھ جو س
ناقابل سماعت
جو مطلب کہو مطلب کھانے کو جو ہم کھا رہے ہیں ساتھ کچھ بھی ہم کھائےیں نمکین بسکٹ کچھ بھی کھا رہے ہیں اسے کھلانا ضروری ہے ساتھ میں کھائے گا بیٹھ کے فر ہ ابھر بہت زیادہ ہے اور بھی گ تھی مج سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے بہت زیادہ
وہ نا وہ بچپن سے ہی اس کو مطلب تم نے ساری چیزیں اس کو سکھائی ہوگی
بہت سکھایا اسے ساتھ میں رہتا ہے ہاں کچھ ہے جسے بیٹھا ساتھ میں چھوٹا تھا تب بھی ہم اسے گودی نہیں ہمیشہ رکھتے تھے اسے چھوٹے ہی بھر سے تب سے وہ ساتھ تھوڑا چار پانچ مہینے کا ہو گیا بڑا ہو گیا لیکن پھر اب بھی ساتھ ہی رہتا ہے تھوڑے دیر نہ بھی نہیں چلا رہیا کہتا ارے بات ادمی کہہ رہی ہیں کہ نہیں کچھ کھایا نہیں ہے دو دن گھر نہیں ہے ہم نہیں تھے دو دن گھر نہیں ہے وہیں رکھوا گوڑا نے
ناقابل سماعت
ہاں جب جب آئے تو اتنا چلا رہا تو ہم ایپی کہہ رہے ہیںے تمہارا بکرا بھیا چ ساتھ لے جاؤ مائیے تو کایا پییا کچھ نہیں ہم نے کہا اچھا
روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا اس نے
اے بتا نہیں لتا ہے کچھ لگا ہوتا نا انسان ان جانور اور ایک چیز دیکھا ہے انسانوں جانوروں میں لگؤ بہت زیادہ رہتا ہے انسانوں میں نہیں ہوتا ب سچی بت رہ سے اتنا پ ہاں بد گمانی اتنی مطلبی ہاں وہ مطلبی ہوتا ہے نا اپنا کہ مطلب کزرا ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر اللہ نے جانور کو اتنی محبت محبتی بنایا ہے کہ کیا بتایا جائے بس اسے اچھے سے محبت لگا رکھو تو ا مارو گے بیٹے تو اں آئے گا نہیں آتا ہے نا آ پاس ب اور بتائیے ہلو
وہی چیز ہے ہر چیز کا ایک لگاؤ ہوتا ہے اللہ پاک نے جانوروں میں بہت زیادہ محبت پیدا کی ہے ان کو انسانوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ پوچھو نا یہ سب کہتے نہیں اوپر والے کی سب قدرت ہے ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا لیکن ہر ان جانوروں کے بھی ذہن میں محبت ہوتی ہے
ہوتی ہے بہت دیک کو کچھ ہے خاص ہے کہ اللہ نے بکری کے بکری میں زیادہ ہی محبت رہتا ہے کسی ا بتاائ اگر اچھے سے رکھو تو وہ بہت اس کے اندر محبت ب بکری میں بکرا میں محبت بہت زیادہ تھی جانوروں میں ان میں سم میں ہ ہ
ٹھیک ہے پھر نیکسٹ کال کرتے ہیں ہم لوگ
اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات اللہ حافظ